ہلو
ہیلو السلام علیکم بھائی
وعلیکمسلامھائی جان کیا حال چال ہے ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان ٹھیک ہے بتا آپ کیشیو
ہاں بھائی گھر میں سب ٹھیک ہے الحمد للہ سب ٹھیک ہے مزے میں بڑھیا آپ سنا
ہ بائی جہان نام بڑھیا آپ بتائیے
ا بائی ہم کسی بات کو لے کے چرچا کریں گے پانچ دس منٹ
ہاں بھائی جان ٹپک بتائیے کس ٹاپ پہ کروے آپ
بئی بات کریں گے ہم انوائرمنٹ پہ جو پولوشن پہ اسی پہ ہم بات کریں گے
ہاں بالکل بھائی جان تو بھائی جان آپ آپ پہلے آپ کچھ آپ بتائیے پھر ہم بتائیں گے پولوشن کے بارے میں
جی بھائی جان بھ جان پولوشن کا سب سے بڑا کارن جو ہے ابھی یہ ڈیفارسٹریشن ہے اس کی وجہ سے آئے دن بہت زیادہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے
ہاں بالکل بھائی جان بے شک
دن ب دن بہت زیادہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے
ہاں بھائی جان بولیے
اور اس کا مین ریزن جو ہے مین کارن جو ہے ا کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ ہم درختوں کی کٹائی کر کر رہے ہیں
ہاں بالکل بھائی جان بالکل
ہ درختوں کی کٹائی سے واتاورن میں جو ہوتا ہے پلیوشن ہوتا ہے اور جو مانسون مانسون ہوتا ہے وہ بھی وقت پہ نہیں آتا ٹائم پہ نہیں آتا ہے اس وجہ سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ گرمی دن بہ دن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے
جی بالکل بھائی جان بالکل
ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایفارسٹریشن کی جگہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ جو ڈیفارسٹیشن کی جگہ زیادہ سے زیادہ ہمیںفارسٹ کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں
ہاں جی بالکل بھائی جانا بالکل صح بول رہے ہیں
تو تو وہ بھائی جان اگر ہم اپنے گھر کے آس پاس اپنے ماں ول میں چھوٹے چھوٹ پڑ پودے لگائیں گے بغیچوں میں پیڑ پودے لگائیں گے تو اس سے کہیں نہ کہیں ہمارے جو صحت صحت ہے اس پہ بھی اچھا خاصا اثر پڑے گا کہ ہماری جو ہیلت ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں حد تک بڑھیا رہے گی
بالکل بھائی جان بالکل بھائی جان آپ نے
کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیماریاں جو عام ہو رہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ زیادہ تر ہ کتابوں میں بھرے ہوئے گھروں میں بھرے ہوئے یہ یہ ریزن کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ پولوشن جو زیادہ ہو گیا ہے جو ہمارے گھروں سے یا فیکٹریوں سے جو ویسٹیج نکل نکل رہی ہے کوڑا کرکٹ نکل رہا نکل رہا ہے کہ یہ بھی ہم کہیں نہ کہیں حد تک اس کا ذمہ دار بھی ہم ہی ہے کیونکہ ہم یہ کوڑا کرکٹ جو کیا یہ جو ڈسٹ بن ہے ڈسٹ بنوں کا یوز نہیں کر رہے ہم ایسیے ہی پھینک دیتے ہیں سڑکوں پہ ندی نالوں کے کناروں پہ اس سے کیا ہوتا ہے پانی بھی گندا ہوتا ہے ہمارے آس پاس جو واٹر باڈیز ہے یہ بھی گ خراب ہو جاتی ہے تو اس کا اثر ہمیں ہمیں کو دیکھنا پڑتا ہے ہلو تو ہمیں چاہیے کہ آس پاس کے جو ن نالے یہ جو واٹر باڈیز ہے ہمیں صاف رکھنی چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ہی فائدہ ایسا ہمیں صاف پانی پینے کو ملے گا تو کہیں نہ کہیں ہمارا جو ہیلتھ سے ہماری جو باڈی ہے ایک دم فٹ تندرست رہے گی
جی
تو ہمیں بھی یہ بات آگے پہنچانی چاہیے تھرو سوشل میڈیا یا کسی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ بات آگے پہنچانی چاہیے کہ آس پاس کا جو ماحول ہے اسے ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے
ہاں جی بالکل بھائی جانب بالکل صحب ے تو پ کے بعد ملازم پ ک ڈال د ڈار ممی بک بھ مجھ بھی بت آکش ارے آش
پھینکنا چاہیے نہ کہ سڑکوں پہ یا ندی نالوں کناروں پہ پھینک نا چاہیے اس سے ہماراری واتاورن کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے
جی بھائی جانبپ نے یہ بات بولی ہے نا وہ زیادہ در پرسو پردوشن ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پ بڑی بڑی کمپنیوں فیکٹریوں کی وجہ سے ہوا ہے
جو آس پاس کے جنگلات ہے اس کی ابھی کٹنگ ہو رہی ہے کہ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ بن لگنا چاہیے
ہاںی بالکل
اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی ویکتی ایسا کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں بین لگنی چاہیے فائن لگنا چاہیے تو ہمارے جنگلیف رہیں گے تو اس سے کیا ہو کہ ہم بھی سیف رہیں گے کیونک ہمیں فریش آکسیجن ملے گا تو فریش آکسی آکسیجن ہمیں پینے کو ملے گا ہماری لنگس پراپرلی فنکشن کرے گی تو ہم زیادہ بیمار نہیں ہو جائیں گے
لیکن بھائی جان آ یہ بول رہے ہیں ان پہ بین لگانا چاہیے تو کیا ہوتا ہے یہ فورسٹر ہوتا نہ ہو کیا ان سے تھوڑے بہت پیسے لے کر کے ان کو جنگلوں کے پٹائی کرنے کے لیے سہمت دے دیتے ہیں
بالکل بھائی میں بھی یہی کہہ رہا ہ کہ چند پیسوں کی وجہ سے یہ لوگ جنگلوں کی کٹائی کر کروا رہے ہیں تو اس سے ہمارا یہ نقصان ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا ن نقصان جو ہے جنگلی جانوروں کو ہے
آ نے دیکھا ہوگ بھائی جان آج کل دنیا میں ہر کوئی بچے آکسیجن کی کمی آ جاتی ہے وہ کی ہوتی ہے کیوںک آج کل پیڑوں کی کٹائی اتنی تیزی سے ہو رہی ہے نا کہ ادھکتر دیشوں میں پیڑوں کو سماپت کر دیا گیا ہے اگر گاؤں میں دیکا جائے گا تو گاؤں کے اندر ہر کوئی ویکتی نیچرل شھ دا پانی پیے گا تو ان کے کوئی بھی سمسیا نہیں رہے گی اور اگر رہی بات شہروں کی تو شہروں میں بالکل گندا ایک ایک طریقے سے گندا تو نہیں کہا جا سکتا لیکن وہ پینے یگیہ پانی نہیں ہوتا آپ سوچتے ہو ہم ہم فلٹر کروا کے منگواتے ہیں کچھ بھی کیمپر وغیرہ کچھ بھی بوتلیں تو کیا ہوتی ہے نا اپنی صحت کے لیے بھی ہانیکارک ہوتی ہے کیونکہ ان میں نیچرل پانی نہیں ہوتا ان کے اندر ہوتا ہے کیمکل والا پانی جو صرف وہ صرف بیکٹیریا کو مارتا ہے آپ کے شریر کے اندر میں وہ نقصان ہی کرتا ہے توبیکٹیریا کو مار
یہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں یہ جو فری سورسز ملے تھے پانی ملا تھا پیڑ پودے ملے تھے ہوا مل تھا اس کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم اس کی ادر کریں گے تو آگے جا کر ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیں گے
ہاں جی بالکل بھائی جان آپ بالکل صحی بول رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا آج کل کے بچے کیا ہوتے ہیں وہ گاؤں میں رہنا پس نہیں کرتے وہ سیر جاتے ہیں اگر میری بات مانو تو زیادہ تر زیادہ تر جو پرسنالٹی دی گئی ہے بگوان نے وہ صرف اور صرف گاؤں کے اندر دی گئی ہے کیونکہ اللہ اللہ کی اللہ کی مر گاؤں میں شھ ہا شھ پرگتی ہے شھ جلے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے اندر بڑ باندھ بھی بنے ہوئے ہیں نہرے بھی چلتی ہے ان میں ایک طریقے سے شدھ جل آتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ویکتی اس پانی کو پانی کا سیون کرتا ہے نا وہ ہمیشہ نیچرلی رہتا ہے اس کی باڈی پہ کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ وئی پانی شیر کےدر گرہن کرو گے نا تو آپ کو اسٹارٹنگ میں بہت سارے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں
بالکل بھائی بالکل بھائی یہی ریزن ہے کہ ہم پھر مختلف قسم کے بیماریوں میں مبتلا ہو جا ہو جاتے کیونکہ ہم یہ کیمیکل والا پانی پیتے ہیں اور یہ گندہ جو فیکٹریوں سے جو دھواں نکل رہا ہے اس سے ہمارا ماحول گندا ہو ہوا گندا ہوتا ہے وہ آکسیجن پیتے تو کہیں نہ کہیں ہم بیماریوں میں مبتلا ہو ہی جاتے
جی بالکل بھائی جان آ بالکل صح بول رہے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہوا شہروں کے اندر ہر چیز کو کیمیکل دوارا بنایا جاتی ہے آج کی آج جو چیز بازار میں اب کے ٹائم اپلبد نہیں ہوگی وہ بھی کروا دی جاتی ہے کیکہ ہبریڈ بیج ہے ش نا جو سمے سے پہلے ہی اس چیز کو بازار میں اپلبد کروا دیتے ہیں ہوودا ج
بالکل بھائی جان آپ کی بات ایک دم صحیح ہے کیونکہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو صاف ستھرا ہمیں کوئی چیز رکھنا چاہیے وہ ہے پانی پانی کو زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا رکھ نا چاہیے کیونکہ پانی سب سے بیسک نیڈ جو ہے پانی ہے پانی ہر جیون کے لیے ضروری ہے ہر جاندار کے لیے پانی بہت ضروری اور ہمیں یہ پانی بہت زیادہ صاف رکھنا چاہیے کیونکہ جب ہم صاف پانی پئیں گے تو آٹومیٹکلی ہماری جسم میں بیماریاں بھی پیدا نہیں ہوگی تو ہم میڈیسن سے بھی بچ جائیں گے جو پیسہ ہم میڈیسن میں لگاتے ہیں تو وہ پیسہ ہم کسی دوسے ایسے چیز میں لگا سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا فائدہ ہو
جی بالکل بھائی جانہ بو سے بول رہے ہیں
تو بھائی جان آپ کیا انفارمیشن دینا چاہتے ہو کہ آگے جا کے ہم کس طرح سے ہمارا ماں وہ جو ہے صاف رہے گا کس طرح ہمیں یہ پیڑ پودوں کی حفاظت کرنی پڑے چاہیے کس طرح ہمیں پانی کی حفاظت کرنی چاہیے کس طرح ہمیں پانی صاف ستھرا رکھنا چاہے تو آپ کی کیا انفارمیشن رہے گی آنے والی پیڑھی کے لیے
بھائی جان میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر کوئی ویکتی کو جاگرک ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایک ویکتی اپنے ہت کے لیے چاہے گا تو دوسرے کا نقصان ہوگا لیکن ویکتے اپنے ہت کے بارے میں نہ چاہ کے پبلک کے بارے میں سوچے مان لیجیے اب کے ابھی پبلک ہے ابھی کے جو انسان ہے وہ ابھی کے سارے پیڑوں کو کاٹ دیے جائیں گے لیکن بعد کی پیڑھی کے لوگ کیا کریں گے ان میں کچھ نہیں ان کو انیک سمسیا اس سے جوڑنا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جو آج وہ کل ہوگا لیکن جو آج جس چیز کو آج سماپت کر دیا جائے گا اس کا کل کوئی نام و نشان نہیں ہوگا
بالکل بھائی آپ کی بات صحی ہے
آپ نے دیکھا ہوگا شیب میں بڑے بڑے جنگلوں کو ہٹا کر کے وہاں پر کمپنیاں گھروں کا نرماان کر دیا گیا ہے جس سے کیا ہوتا ہے یہ گھروں کا نرمان تو کر لیتے ہیں اپنے رہنے کے لیے لیکن سب سے زیادہ دقت ہوتی ہے ان کو نیچرل ہوا پرگتی پانی کی ان کی سمسیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں کے اندر پانی ہوتا ہے جو بھی پیسوں سے ملا ملتا ہے لیکن گاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ اپنی اچھا سے کتنا بھی پانی لے لے ہو گئے نا تو ایک روپئے نہیں لگتا آپ کا گاؤں میں ایک تو ایکتا ہوتی ہے بھائی جان اور شہروں میں کیا ہوتا ہے ایکتا بالکل نہیں ہوتی گاؤں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے انترگت آپ اپنی من چاہے اچھا سے کھائی بھی گھوم سکتے ہو پھر سکتے ہو اپنی اچھا سے کیوںک وہاں نیچرل پرگتی ہوتی ہے وہاں پر دیکھنے کا بہت زیادہ آنند ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگمالیہ کی طرف زیادہ گھومتے ہیں لیکن گاؤں میں ایسا کچ نہیں ہے کیونکہ گاؤں کے اندر ہمالیہ بہت بہت چھوٹی بات ہوتی ہے کیونکہ لوگ ہمالیہ ہمالیہ ان کی اتنے پاس ہوتے تینا کہ آپ کو کیا بتاؤں بھائی جان ان کو جب بارش بارش کا ٹائم ہوتا ہے تب ان کو دیکھا جاتا ہے نا تو اتنے پیارے لگتے ہیں وہ کیا نیچرل ہوا نیچرل پرگتی کے ادھیین ہو جاتی ہے تو انے شیروں میں نہیں دیا جاتا کیوںکہ آپ کو پتا کا ادکتر گاؤں والے ویکتی ہے جو شہروں میں جانا پ پسند نہیں کرتے لیکن اگر ان کی مجبوری رہتی ہے نا تب وہ شہروں میں جانا پسند کرتے لیکن کیونکہ ان کو کیا گاؤں کی اے سی ہا نیچرل ہا نیچرل پانی ان کو وہاں پر نہیں ملتا ہے بالکل بھی
بالکل بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے تو چلیے بھائی شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے اللہ نے چاہے تو آگے ہم پھر بات کریں گے ان شاء اللہ خدا حافظ بھائی جان
تووددافسو آ
راٹو ایک سات مٹا